ہ
ہلو
ہیلو
ہاں جی آواز آ رہی ہے میری
جی ہاں آ رہی ہے آواز
السلام علیکم کیسی ہیں آپ آ سب خیریت ہے
جی ہاں سب کہہریت آپ ٹھیک ہیں
جی جی میں تو بڑھیا ہوں اپنا بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں ویسے تم آج لنچ میں کیا کھا کر آئے ہو یا سیدھے یہیں آ کر کچھ کھانے کا پلان تھا
میں تو گھر سے صرف ایک پراٹھا کھا کر نکلا تھا کیوں کہ مجھے پتا تھا کہ تمہارے ساتھ مطلب جب بھی ملنا ہوتا ہے ہم کہیں نہ کہیں کچھ اچھا کھانے تو جاتے ہی ہیں ویسے آج میرا کچھ تیکھا اور چٹپٹا کھانے کا م نے
اچھا ہاں اور چٹپٹا پھر تو کسی کیفے یا ریسٹورینٹ میں جانے کے بجائے راستے کے نپکڑ والی چاٹ یہ گول گپے کھاتے ہیں سچ بتاؤ تو جو مجہ اسٹریٹ فوڈ میں ہے نا وہ ان بڑے بڑے ایسی ریسٹورینٹ کے مہنگے کھانے میں کبھی نہیں آ سکتا
ہوں بات تو تمہاری ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے ریسٹورنٹ والے چائے جتنا فینسی مل پلیٹنگ کر لیں پر جو سواد اس ٹپری والے بھیا کے ہاتھ کے گول گپے میں یا تیکھا پانی کا ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پر ہاں
مطلب بہت ہی اچھے سے تھوڑا مطلب بناتے ہیں وہ سوچنا پڑتا ہے مطلب آج کل کیسے کیا ہوگا
ارے کبھی کبھی تو چلتا ہے یار منیٹی بھی تو تبھی بڑھے گی جب تھوڑا بہت باہر کر کھاؤ گے اور ویسے بھی وہ جو گول گپے کھانے کے بعد بھیا سے ایکسٹرا ایکسٹرا سوکھی پپڑی مانگنے کا سکھ ہے وہ تو میں کہیں کہیں فائیو اسٹار ہوٹل میں تھوڑی ہی ملے گی سی
ہ ہاں یار ہ وہ سوکھی پاپڑی تو جیسا ہمارا مطلب جنم دن ادھکار ہے اگر وہ نہ ملے تو لگتا ہے کہ گگل گپے کھانے کا مطلب وہ ہوتا ایکسپیرئنس ہی ادھورا رہ گیا ویسے اسٹریٹ فوڈ کے یاد آیا بچپن میں جب اسکول کی چھٹی ہوتی تھی تو گیٹ کے باہر جب وہ کالے والے چنے یا برف کا گولا ملتا تھا یاد ہے تمہیں
ارے ہاں وہ رنگ بھی رنگا پر کالا کھٹا گولا نہیں ہمیشہ سردی تھی کہ باہر کا گندا پانی ہے مت کھایا کرو بیمار پڑ جاؤ گے پر ہم لوگ مارکیٹ منی سے پانچ روپے بچا کر چپکے سے کھا ہی لیتے تھے اوکے جی کا رنگ دیکھ کر سر پر چغری پکڑی جاتی تھی
سیکس میں وہ ڈانٹ کھانے کے بعد بھی جو مزہ اتا تھا وہ الگ ہی تھا اج کل کے بچے تو بس برگر پرائز اور پزا کے دیوانے ہیں میں نے وہ دیسی سوات پتہ ہی نہیں ہے ویسے تم اگر خود بھی کوکنگ کرتی ہو تو تو کیا بنانا مطلب سب سے تمہیں اچھا لگتا ہے
مجھے بیکنگ کرنا بہت پسند ہے پر جب بات کمفرٹ بہت شکریہ اتی ہے تو میرے لیے دال چاول اور الو کا چوتھا یا پھر میں گھی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جب بھی میں بہت تھکی ہوتی ہوں یا موڈ اف ہوتا ہے میں میں بس دو منٹ والی مہنگی بنا لیتی ہوں اور بتاؤ تمہارا کمفرٹ فوڈ کیا ہے
میرا کمفر فوڈ تیار کوڑا قدرک شاہ ہے اور ساتھ میں تھوڑے بسکٹ سموسے ہیں دن بھر کی کتنی بھی تھکان ہو ایک کپ اچھی چائے مل جائے تو پوری انرجی واپس ا جاتی ہے دقت یہ ہے کہ اج کل میں اپنی ڈائٹ کو لے کر تھوڑا دھیان دیتا ہوں ہونے کی کوشش کر رہا ہوں یار دھیان دو
اچھا چائے سموسے کھاتے ہوئے ڈائٹ کی بات یہ تو وہی بات ہو گئی تھی نائٹ کو کہ ساتھ دو بڑے پتا ارڈر ک دیا ہے اگر ٹائٹ کرنی ہے تو سانپ یہ علی بلی چیزیں بند کرنی پڑے گی مسٹر
ارے یار پوری طرح بند کرنا مطلب نہیں ہو پائے گا میں بس اپنے مطلب خود کے لیے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں مطلب اگر پہلے تین سموسے کھاتا تھا تو ایک ہی کھاتا ہوں ویسے بھی جینے کا مزہ تو کھانے میں ہی ہے اگر من مار کے ابھرا ہوا الو بھی کھانا پڑے تو ایسی فٹنس کا کیا فائدہ
بات تو صحیح بھی ہے بات تو تمہاری بھی صحیح ہے بیلنس ہونا چاہیے ہفتے میں پانچ دن بھر کے سمپل کھانا کھاؤ اور ویک اینڈ پر ایک دن اپنے من پسند اس ویسے باتوں باتوں میں مجھے سچ میں بہت تیز بھوک لگ رہی ہے چلو یہاں پاس میں ایک بہت پرانی اور فیمس چاٹ کے دکان ہے
چلو بالکل دیر نہیں کرتے اج الو ٹکی اور گلگپہ کا پورا فوکس رہے گا اور ہاں بل اس بار میری طرف سے کیونکہ آئیڈیا تمہارا تھا
چلو ٹھیک ہے اس بار تو پہ اور تم پہ کر دینا اگلی بار میری باری چلو جلدی چلتے ہیں ورنہ شام کا وہ بہت بھیڑ ہو جاتی ہے
ہوں ہوں چلو چلو چلیں گے ابھی
ا
کیا کہہ رہی ہو
کچھ نہیں ہمیں کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ابھی چلنا
ہوں چلیں گے اور بتاؤ
اور ٹھیک ہے
ارے یار
کیا ہوا
کیا ہوگا ہ لائن ہی ختم ہو گئی
اچھا ہم کو تو کیا کچھ ہو گیا
نہیں کیا ہوگا
اچھا
اور بتاؤ
اور ٹھیک ہے آج شام کا کہئی پلان ہے گھومنے کا
نہیں یار کہاں پلان رہ تمہارے یہاں بارش ہو رہی ہے کہ دھوپ ہے
میرے یہاں دھوپ ہے گرمی بہت ہو رہی ہے بارش دن چار دن سے ہو رہی تھی تب اچھا نہیں لگ رہا تھا اب جب بارش ختم ہو گئی ہے تو دھوپ اتنی تیز ہو گئی ہے گر بھی بہت لگتی ہے
ہوں یار گرمی تو بہت ہے
اور تمہاری ادھر ہو رہی ہے بارش
ہمارے یہاں مطلب ہو رہی تھی چار پانچ دن میں پھر دو دن سے بند ہے مطلب موسم اتنا نہیں گرمی کا نہیں ہے نارمل موسم ہے موسم تو ٹھیک ہے مطلب
اا تو بہت گرم ہے
ادھر تو صحیح ادھر تو مطلب موسم ٹھنڈا ہے مطلب ٹھنڈا کیا مطلب نارمل ہے
چ
ہوں
شام کا چائے وائے ہو گیا رووار
چے بائے یار میں پیتا نہیں ہوں دو دو ٹائم کھانا کھاتا ہے صبح اور ایک شام بس
اچھا
ہوں
شام کی چائے بھی بہت ضروری میرا تو روٹین ہے شام کو چائے پینا مجھے تو پسند ہے شام کو چائے پینا اچھا لگتا ہے چائے نہ پیو تو موڈ فریش ہی نہیں رہتا ہے کام میں من بھی نہیں لگتا ہے
ہوں سحی کہہ رہے بٹ میرا سے یہ سی نہیں ہے مطلب میں بنا چاہے کے رہ سکتا ہوں
اچھا
ہاں
مجھے تو چائے پسند ہے دونوں ٹ صبح بھی پیتی ہوں شام کو بھی پیتی ہوں
اچھا صحیح ہے یار تب تو بڑھیا ہے تمہارا
چاہے دقت بھی دیتی ہے لیکن کیا منی ہی نہیں م مانتا چائے پینےے تو من ہوتا ہی ہے کہ ہوتا ہے
تونہیں چائے پینے سے ہائٹ چھوٹی ہو جاتی
ہاں سو ہائٹ ہے میری چھوٹی ہی
سنا تھا میں کہیں اچ ٹھیک ہے چائے زیادہ پینے والوں کی ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے
ہاں تو وہ ہاں تو وہ تو ہے
کتنی ہائٹ تمہاری تین فٹ
نہیں اتنی بھی نہیں
اچھا
ارے پانچ میں ایک انچ کم ہے ب
او صحیح ہے یار تک مطلب چار فٹ کی ہوتے
ساڑے چار
ہوں ہ سی ہے یار کہ ساھے چار بات
اچھا ٹھیک ہے پھر میں رکھتی ہوں بعد میں کال کرتی ہوں کام ہاں میں د آ گیا ابھی رکھتی ہوں
ہوں بہت کام تم کو رہتا ہے
ہاں کام بھی تو ضروری ہے
ہوں کام تو کر ہی رہے ہیں چلو اچھا ٹھیک ہے پھر کر لو میں بھی جا رہا ہوں میرا بھی کال آ رہا
ٹھیک ہے بیا بائے
اوکے اوکے اللہ حافظ
اللہ رافظ
نہیں